وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
الحمد للہ ہم بہت اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
بس ہم بھی اللہ کا بہت اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کر
جی کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی
کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا دوپہر کا
جی جی
کچھ نہیں وہ ہابیز کے بارے میں سوچ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا مطلب ا ہابیز کے بارے میں بتائیے آپ کچھ
ہابیز دیکھیے اپنی عمر ہر عمر میں اپنی ہا ہابیز کو زندہ رکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ
ہوں ہوں
اور آج کل جو خواتینیں جو زنانیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ہابیز مار دیتی ہیں اپنے ب چوں کی اپنے پریوار کی باقی کے کام دھندے کرتے کرتے وہ سوچٹے کہ اپنی ہابیز کو اپنے اندر کے جتنے بھی اچھی اچھی وہ رہتی ہے ان کو ختم کر دیتی ہیں پر ان کو ایسا ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ انہیں نہیں ختم کرنا چاہیے اپنی ہابیز زندہ رکھنی چاہیے اور ان پہ کام کرنا چاہیے ٹائم نکال کے آپ اپنی ہبیز بتائیے آپ کی کیا کیا ہبیز ہیں
ہم بھی یہ سوچ رہ تھے جو بھی لیڈیز وغیرہ ہے ان کو ہوبیز اپنی بالکل ناکام نہیں کرنی چاہیے اس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ اگر ٹھیک ہے ان کے ہسبینڈ وغیرہ کام کر رہے ہیں جب ان کا نہیں ہو جی ان کا نہیں ہو ہو رہا ہے گزارا تو وہ خود کام کر کے اپنی ہوبیز پوری کرے ٹھیک ہے نا جو ان کی اچھا ہے کرنے کی جو ان نے بچپن میں کچھ سپنے دیکھے ہوتے ہیں جی وہ وہ اپنا پورا کرے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے پر اپنی اپنے آپ کو بھی تھوڑا ٹائم دے کچھ فنس کو بھی ٹائم دے کچھ بچوں کو بھی ٹائم دے کچھ گھر کا بھی کام کریں پر اپنی ہوبیز جاری رکھے اپنا ہلکا فلکا کچھ پارٹ ٹائم ورک اسٹارٹ کرے جس سے وہ اپنی ہبیز کو
زندہ رکھ سکیں
اپنی آبیز کو مطلب پورا کر سکیں ساکار کر سکے وہ من میں نہ نہیں وہ ان کی ہبیز وہ باہر آئے سب دیکھے کہ اچھا ان کا سپنا یہ تھا
جی جی جی جیسے اپنی کچھ ایسی ہوبیز بھی ہوتی ہیں جیسے کسی کو سنگیت سننا پسند ہے کسی کو ڈانس پسند ہے کسی کو کڑھائی بنائی کسی کو کھانا بنانا تو آج کل بس عورتیں جو ہے دیکھیے اب کتنی بڑی بڑی فلمس اسٹارس ہوئی ہیں تو آج کل تو لوگوں نے کی اگزامپل دے دیتے ہیں کہ جب انہوں نے کام چھوڑ دیا تو تم تم کیا ہو تمہارے کو کام کی اتنی کیا ضت ایسے کر کے لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے تھوڑا گھر والوں کی طرف سے پریشر دیا جاتا ہے دبایا جاتا ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا
پہلے بھی اب اب تو نہیں اب تو اب کو پتا ہی ہے آج کل لیڈیز ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے اتنا ہ
نہیں ہے کام تو وہ گھر کا بھی کر رہی ہیں باہر کریں ہیں اپنی اچھایں کہیں نہ کہیں انہوں نے دبا لی ہے کام بھی وہ کر رہی ہیں تو اب ان پہ زیادہ پریشر آ گیا ہے میرے حساب سے وہ گھر کا بھی کام کر رہی ہیں باہر بھی نوکریاں کر رہی ہیں
جی جی کچھ بھی ہوتا ہے نا کچھ نا عمر کے ساتھ اچھا مر جاتی ہے جیسے پہلے ہماری بچپن میں اچھا کچھ اور ہوتی ہے پھر بڑے بڑے اچھا ہماری ہونی کچھ اور ہو جاتی ہے پھر جب ہماری شادی ہوتی ہے اس کو ہماری اچھا کچھ اور ہو جاتی ہے تو ہماری پرانی والی اچھا نا چھوٹتی جاتی ہے ہم بھولتے جاتے ہیں بچپن میں شوق ہوتا ہے بڑے ہو کے ہم ڈاکٹر بنیں گے پوولس بنیں گے جیسے ہی ہم کالج میں آتے ہیں پ نہیں یار آب کچھ جاب کریں گے بزنس کریں گے اسی ٹائم نکاح وغیرہ تو تو نہیں یپ کیا کرنا ہے جاب اس کر کے اور اپنا بچہ وغیرہ دیکھیں گے اور پھر بعد میں ہم کوچھ جاب کریں گے اپنے لائق پھر جب بچہ ہو جائے تو پھر یہ
ان کی ساری کی ساری اچھایں دفن ہوتی جاتی ہے میرا
بالکل
پہلے پتا گھر گھر تی ہیں پھر اپنی ساسو امی ابو کو سنا سمھ سنبھالتی ہیں پھر وہ سوچتے ہیں اب ہمارے بچے ہو گئے ان کو وقت دے دیں پھر شوہر آ گئے ان کو وقت دینے کر کرتے کرتے ان کی اپنی اچھایں کہاں ختم ہونے جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا
جب میں نے شادی نکال ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جاب کریں پر ساسو میں بولتے نہیں یہ بس ایک ایک دو بیبی کر لے ہم سنبھال لیں گے پھر آپ کر لینا جب بیبی ہوتا ہے تو پھر پھر خود کا چھوڑنے کا من نہیں کرتا کسی کے سہارے کہ نہیں ہم خود ہی پالیں گے کہ جو امی کیئر کر سکتی ہے نا وہ دادی یا بوا یا ماسی کوئی نہیں کیئر کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو
پیار میں کرتی ہوں جی جی جی ہم نے ابھی آزمائی ہے یہ بات تو
صحیح تم اس میں ہم کو تو نہیں یار ہم نے جاب کرنی ہے اپنے بچے کے لیے کرنی ہے پھر اپنا بچہ دیکھیں گے جب بچہ بڑا ہوگا پھر کریں گے جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو نہیں یار ب چہ گھر میں اکیلا رہے گا اس کو نالج نہیں ہے اس کو کوئی کیا بول کے جائے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا آج کال کا ماحول بھی نہیں ہے ب چے کو اکیلے چھوڑنے کے لیے پھر ہمیں یہ ہو تا کہ نہیں یار ہم کوئی پارٹ ٹائم ورک دیکھیں
جی صحیح کہہ رہی ہیں
ہماری کچھ ہوم کتی جاتی ہیں کچھ ہمارے شوق مرتے جاتے ہیں عمر کے ساتھ کچھ آگے شوق رہتے نہیں ہے بس ایسی ہی ایک لڑکی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے
ایسے کرتے کرتے پھر وہ اتنی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر وہ سوچتی ہیں کہ آپ کیا ہم کریں جبک میرا تو ماننا یہ ہے کہ ستر سال کی عمر میں بھی نا آپ کا دل جوان ہونا چاہیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہ اپنے دل ہی کو زندہ رکھیے ہمیشہ تا عمر زندہ رکھئیے اپنے دل کو اسے مت
ابھی ہوتا ہے نا یہ شوق مر جاتے ہیں ہونے ہلکے ہلکے ہلکے ہلکے شوق سارے خت
دیکھیے آپ آ رہے آپ کل کو آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں گی پھر ان کے بچے سنبھالنے پڑیں گے تو دیکھیے ذمہ داریاں تو کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں آپ کی لیکن اس میں سے وقت نکالنا اپنے لیے یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی آپ خود کر سکتے ہیں ان کو مت مرنے دیجئے بس یہی ہمارا کہنے کا
تو صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے پر یہی ہے کہ شوق ہاں کہتے ہیں نا ایک ہسبینڈ اچھا ہو تو شوق کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں نہ مارے جاتے ہیں اور اگر ہسبینڈ ہو تب بھی شوق مارا جاتا ہے میرے حساب سے یہی ہے کہ مطلب یہ لوگ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ اچھا ہو تو شوق بھی مارے جاتے شوق مارے جاتے ہیں شادی کے بعد مارے گئے ہیں وہ انسان کے خود ہی اپنے آپ ہو تا نہیں یار
پہلے ان کو دیکھ کیونکہ دیکھیے عورت کا دل ہمارے حساب سے عورت کا دل بہت نازک سا دل رہت رکھے ہوئے ایک بہت اسٹرانگ عورت نظر آتی ہے پر اندر ایک نازک سا دل ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے دیا ہی نکل رہی ہو تو وہ اپنوں سے زیادہ اپنو سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچ
بالکل بالکل صحیح بتا رہے ہو اگر کوئی غط بھی صحیح کرے گی وہ بولے گی نہیں یار چل اس نہیں ہمیں چوٹ دینا چل کوئی بات نہیں پھر کیا ہو گیا ہے اپنا ہی بس اپنا ہی بندہ ہے نا اپنا ہی بھائی ہے نا بھائی کر دیتے ہیں اپنی بہن ہے نا بہنیں کر دیتی ہیں ہم نے بھی کبھی کرا ہو ہم بھی ایسے بولتے ہیں لکتاہے ہم نے بھی بچپن میں کرا ہو کچھ نہیں ہوتا
جی جی جی یہ تو دیکھئے لیڈیز میں اسپشلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ریئر عورتیں ہوں گی جیسے کہ آج کل سننے میں بھی رہا ہے کہ اس عورت نے اس کا گلا دبا دیا ہے یا اس کو ایسے وہ وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے اتنے سارے اتیاچار سح کرنا انہوں نے تب یہ اسٹیپ لے ہوں گے کہ ہمیشہ ہم ہی کیوں تو ایک آگ جل جلا پیدا ہو جاتا ہے نا دل میں تو وہی ہوا ہے مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ بھی جو لیڈیز ایسے کام کر رہے ہیں نا وہ شاید کہیں سے پڑت ہو ہیں یا ان کے پر کچھ اتیاچار ہوا جو وہ
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں یار شوق صرف بچپن میں ہی ہوتے جب تک ماں باپ پورے کرتے ہیں اس کے بعد شوق پورے نہیں ہوتے ہیں
جی یہ تو ہے سچ کہہ رہی ہیں بالکل ہم پہلے سوچتے تھے نہیں ہے ہمارے اپنے یہاں لیکن نہیں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں دیکھیے ایک نکاح ہونے کے بعد انسان ہے ایک عورت کے لیے نا نکاح ہونے کے بعد دوسرا جنم اور بیبی آنے کے بعد تیسرا جنم بن گیا اس کا
بالکل بالکل وہ تو ہے ہی پر جو انسان جو بچے کے شوق ہوتے ہیں نا جو لڑکی کے شوق ہوتے ہیں وہ صرف بچپن میں ہی ماں باپ پورے کرتے ہیں شادی کے بعد تو ہسبینڈ چاہے جتنا مرضی اچھا مل جائے گولڈ کا کیوں نہ مل جائے پر وہ شوق پورے کر پر وہ شوق نہیں ہوتے
نا ہمیشہ دو پہلوؤں میں بندھے رہتے ہیں
بالکل
ایک اپنے امی ابو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امی ابو کی آپ نہیں کریے ان کا دیک حال مت کریے لیکن دونوں کو ملا کے چلیے بس ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو پریوار اگر دو لوگوں کی ذمہ داری ہے ساس امی ابو کی بھی ہے اور آپ کی وائف کی بھی ہے تو آپ دونوں کو اچھے سے مینٹین کیجیے
بالکل بالکل پر نہیں یار آج کل وہ لوگ بول دیتے ہیں نا کہ بیگم کے آنے سے بیٹا بدل جاتا ہے کئی لوگ بولتے ہیں پر ایسا کچھ نہیں ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے سب دیکھ کر چلنا ہے
جی
وہ اپنے ماں باپ کا جتنا مرضی کر لے تب اس کے امی ابو نہیں بولے ہیں کہ بیٹا نہیں بدلا ہے اگر وہ ایک سائڈ بھی اپنی لے گا نا اپنی بیگم کے تو وہ ایک دم اوپر بول دیں گے کہ بیگم کے آنے سے ماں بیٹا بیٹا بدل چکا ہے چاہے وہ تعریف وہ ان کی ہی کر رہا ہو
یہ لڑکی دیکھیے اپنا گھر باہر سب کچھ چھوڑ کے کسی کے گھر میں آئی ہے تو اس کوپریٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ کتنا کوپریشن کرنا چاہیے ایک
ایک پریوار چھوڑ کے دوسرے پریوار میں وہ آئی ہیں اتنی دور سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہیں
میں آج کل انسان سمجھ تا نہیں ہے نا تو کیا کرا جائے بس یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے امی ابو ہیں تو آج کل لڑکی جو ہے وہ بھی کم نہیں ہے کرنے اگر آپ سپورٹ کرو گے نا تو وہ لڑکی آپ کا کندھے سے کندھا ملا کر چلے گی
بالکل وہ آپ کے پریوار میں دیکھیے اگر وہ جو کچھ کر بھی رہی ہے تو آپ لوگوں کے لیے کرے گی یہ سوچ اگر رکھ لیں سب تو کتنا اچھا ہو جائے سب کچھ پھر دیکھیے لوگ میرکل ہے نہیں ملتا نہیں ایسا کچھ صرف بولنے کی چیزیں رہتی
دیکھنے کو ٹی وی میں ملتا ہے صرف ایک ایسی وہ نکلی لائف دکھاتے ہیں سیریسلی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے صرف دیکھ دکھاوے کا سب کچھ ہوتا ہے آپ دکھاوا جتنا مرضی کر لیجے جو ریئل ہے وہ آپ مت دکھائیے سامنے پر وہ سامنے آ ہی جائے گا
آ ہی جاتا ہے آج نہیں تو کل آ ہی جائے گا سامنے
آہی جائے گا چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا ہم آپ کو بعد میں کال کریں گے اللہ حافظ
اللہ حافظ